ہاں وہی میں نے کہا آپ جائیں گے ہم کل دعا کیجیے میرے لیے
کیا دعا
دعا کیجے جس کام سے جارے میرا کام ہو جائے
ہاں آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کا کام ہو جائے اچھے سے اللہ اپ کو کیا بولتے ہیں آپ اس کو اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں
امین ثم امین نماز پڑھ کے بھی دعا کیا کیجے عشاء کی نماز پڑھی آپ نے
عشاء کی نہیں پڑی
کیوں
نہیں تھا میں آئیسی اوپر سونے
تو کیا ہو گیا یہیں چلو یہ واش روم بنا یہ نماز پڑیے ہے کمرے میں
ہاں
اچھا اس فون کے بعد ہم پہلے نماز پڑھے
نہیں ہمیں لے کپڑے وغیرہ چینج کیے
تو کیا ہو گیا کپڑے پھر سے چینج کر لیجئے
وہی مجھے کاھیلی آتی ہے
نہیں نماز کے معاملے میں کاھیلی نہ کیا کیجیے
اسلئے بس عشاء عشاء کی نماز نہیں ہوئی
نماز کے لیے کاہری نہ کیجیے کسی بھی طرح کی مجھے تو بہت مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ کہ بابا اتنا جاننے کے باوجود اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی کہتے
کہتے ہیں وہ نہیں مانتے
نہیں نہیں کہنا اس کو تھوڑی نہیں کہتے کہ آپ آپ جو ہے مطلب یہ کہو کہ جب نماز پڑھ یہ نہیں ہوتا آپ اپنی جی جان لگا دیجے کوشش سے محنت سے پیار سے محبت سے ڈانٹ کے مار کے وہ نماز کے لیے آئیں کسی بھی طرح سے پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے خوف سے پڑیں گے اللہ کے خوف سے نہیں پڑھے گے ہم بھی تو کوئی بات نہیں چالیس دن پچاس دن دو مہینے ایک سال دو سال آپ کے خوف سے پڑھینگے اس کے بعد اللہ تعالی کی محبت پڑھنے لگیں گے کیونکہ عادت سے عبادت بنتی کے کیا ہوتا ہے
ہاں وہ بات صحیح ہے
عادت سے عبادت ہوتی ہے
نہیں
ہلو ہلو
ٹرنگنگ ہلو
آواز چلی گئی تھی
ہوں
ہا
کیا ہوا
میں نے کہا آواز نہیں آ رہی تھی
نہیں آواز آ رہی تھی کچھ بول نہیں رہتے آپ مجھے مطلب نیند پڑگئی تھی
مجھے تو آپ کو تو بات کرنی تھی نا وہاں سے آپ کو پتا ہے نا ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے اس کو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سوچ رہے تھے آپ بھی کچھ بولو گے جاگتے رہیں گے نا پھر ہم بھی اگر بولیں گے تو ہم بولتے بولتے سوجائیں گے
اچھا پھر کیا وہ بول رہے تھے بھائی آپ نے کہا تھا وہ ضروری بات بول رہے کچھ
کون
بھئیا
کون بھیا
آپ ہی نے کہا بیا کچھ ضروری بات ہو بول رہے ہیں
کس نے کہا
آپ نے
مطلب کس کے بارے میں کہا ضروری بات بول رہے ہیں
مجھے کیا پتا آپ ہی نے کہا کوئی کوئی ضروری بات کرے ہیں
ارے وہی چیز کے بارے میں نے بتا بھی دی ہے نا اس کے بارے میں
کیا
تعویذ کے بارے میں
اچھا مجھے لگا آپ بہت کچھ کام کی بات کرنی ہے
اب مجھے جو بات کرنی تھی وہ ویسے بات ہوگی کال پہ
جی ٹھیک ہے
تعویذ کے بارے میں بتانا تھا مجھے
اچھا اچھا
پھر کیا کیا کھا
ہاں
کیا کھایا اس کھانے میں آپ نے
آج وہی میں نے کہا لوکی اور بینگن بنے ہیں
لوکی اور بینگن کس طرح سے بنتے ہیں
لوکی اور بینگن بنتے ہیں پہلے تو بینگن ہے ان کو فرائی کر کے رکھتے کے فرائی کر کے نکال کے رکھتے ہیں
بنایا کس میں آئل میں
ہاں ورنا فرائی کس میں ہوتا ہے اور کسی چیز میں ہوتا
ہاں پانی میں بھی فرائی ہوتا ہے نا
پانی میں کیسے فرائی ہوگا
ہوتا ہے
نہیں ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہے آئل میں یا گھی میں فرائی ہوتا ہے
یہ مارکیٹ سے لاتے ہیں آپ لوگ بناتے ہیں فڈ گھر میں
نہ نہ مارکیٹ سے لاتتے ہے گھر میں کہاں سے بنائیں گے دودھ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے گھی بنائیں گے مکھن بنائیں گے
اچھا ہاں یہ بتاے آپ لوگ دودھ دودھ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ
وہی باہر شاپ سے
شاپ پہ مطلب کہاں سے آتا ہے پیکٹ والا آتا ہے یا دو دودھ والے کے یہاں سے آتا ہے والے کے پاس سے آتا ہے
ہاں ہاں
تو وہ کس چیز کا دودھ لاتے ہیں بھینس کا گائے کا کس کا
گائے گا
بھینس کا دودھ نہیں آتا آپ
نہ نہ مجھے نہیں پتا ہوگا واں تو لیکن
لیکن میں نے آپ کے یہ کہیں گائے تو دیکھا نہیں پورے پورے اس میں ایریا میں
نہیں وہ یہاں کہاں ہے وہ تو گاؤں میں ہے وہ تو گاؤں سے آتے ہیں یہ دودھ والے ہاں
گاؤں میں رکھتے ہیں گائے کو
ہاں ہاں
آپ کو کوئی پٹ پالنا پسند ہے
ہمیں ہمیں پسند تو تھا لیکن جو یہ مر جاتے ہیں نا اس وجہ سے کچھ بھی پسند نہیں ہے
کیا پسند تھا کیا پالنا
وغیرہ پچھلی بار جو میرا چاچو ہے چھوٹا والا تو یہ کچھ پرابلم ہو گئی کے ڈینگیو ہو گیا تھا
ہاں ہاں
ہلو
ہاں بولیے سن رہے ہیں ہم
پر ہم نے اس کے لیے یہ لایا گوٹ لاے تھے
ہوں ہوں بکری کے دودھ پ پلایا جاتا ہے نا اس میں ڈینگو
ہاں ہاں اس کے لیے بولا گیا کہ اس کو بکری کا دودھ دینا ہے اس کے ساتھ لیکن بچے دو بھی تھے پھر اس کو ہم نے دودھ ودوھ دیا مطلب وہ جب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو بکری ہے وہ مر گئی پھر خالی اس کے بچے جو ہے اور اس کے بچے ہم نے ایسے پالے ہیں نا ونٹر میں یہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے ویسے تو وہ ماں کے پاس ویسے لیکن اب ماں بھی نہیں تھی پھر اس کو ہم نے مطلب ان کو ہم نے ایسے پالا ہے نا اندر کچن میں اپنے پاس
ہ مطلب وہ جیسے گھر کے بچے
ہاں بہت پیارے ہو گئے تھے بہت زیادہ پھر کچھ ٹائم ہو گیا مطلب دھیرے دھیرے سمر آنے لگے
ہاں
تو مر گیا ان میں سے ایک
آپ لوگ ٹھیک سے کیئر نہیں کر پاتے شاید
ہوں
ہم لوگ ٹھیک سے کیئر نہیں کر پاتے تھے اس کا مطلب
نہیں کرتے ہیں اچھے سے کرتے تھے لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہاں مطلب یہاں جہاں پہ ہمارا گھر تھا
ہاں
پیچھے سائڈ سے یہاں پہ کوئی بھی جانور نہیں رہتا ہے جو بھی جانور مطلب پیچھے سائڈ سے رکھتے ہیں نہیں رہ پتا نہیں ایسے سننے میں آیا تھا باقی تو اللہ جانے پھر اور ایک بچ
اسپیشلی کیوں اس ایریا میں
مجھے تب تک پتا نہیں لیکن ہمارے گھر میں تو ایسا ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا اور ایک بچہ تھا
ہوں
پھر ہم اس کو پال رہے تھے پھر ہم نے اس کو نانیال میں رکھا اور انہوں نے بھی کہا اس تو وہ مطلب پیروں کے نیچے وہ کیڑے ہوئے اور پیچھے سے دم کے پاس بھی
اچھا پھر
ہ سمجھ اور
ہلو
ہلو
ہاں آواز نہیں آ رہی کیا ہوا
آپ کی بھی نہیں آ رہی
پھر کیا وہ وہ بھی مر گیا
پھر اس تو جو بچہ تھا نا اس کو میں نے کہا نا کیڑے او اس کو پیروں میں اور وہ دم کے پاس کچھ کیڑے وغیرہ تھے پھر ہم نے اس کو نانیال میں رکھا پتا نہیں پھر اس کا کیا کیا پھر اس کے بعد ہم نے لائے اور بیل دو پالنے کے لیے مطلب قربانی کے لیے
ہاں ہ
ہم س ا رک پا جائے گے ان کو پالیں گے
ہاں
ان کو بھی بالکل وہی سچویشن ہو گئی ان کو پیروں کے نیچے سے نا وہ کیڑے نکل رہے تھے
ریزن کیا مطلب کچھ پتا چلا کیا ریزن تھا
نہ نہ
اچھا
پھر اس کے بعد وہ جو کلر چیک نہیں ہوتا ہے کلر چیک میں دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے
ہلو
ہاں
ہاں پھر کیا ہوا
میں نے کہا وہ بھی لاینگے پھر ایک بار وہ ہاں تب تو سردی بہت تھی انشا نے ان کو رکھا تھا اوپر سے پورا بند کر کے اور سامنے ایک بلاوڑ رکھا تھا اور تھوڑے لگ رہا سفوکشن کی وجہ سے مرگئے تھے
آپ کو سردی بہت زیادہ پڑتی ہے ہم بھی مر جائیں گے ایسے لگتا ہے
نہیں اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے لیکن سردی تو ہوتی ہے اچھی خاصی
مائنس کتنا ٹمپریچر رہتا ہوگا ہلو
ہاں ہاں
کا مائنس میں کتنا ٹیمپریچر جاتا ہوگا ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
اچھا چلو میں کرتی ہوں اپ کو واپس کال
نہیں پہلے آپ نارمل کال کیجئے مجھے کچھ بات کرنا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے